ہلو
ہیلو السلام علیک
ہاں جی وعلیکم السلام
السلام ہم کو ٹھیک ہے ہم کو لگا اس وہ نمبر ہے
ہاں وہی نمبر ہے ایسی جو بھیجے سب جانے سب ٹھیک ہیں امی لوگ
تھے ہاں سب ٹھیک ہے
ہاں ہمم اوکے
آصف آصف سے بات نہیں ہو پایا ہاں دو بجے ختم ہوا کھانا کھائے
ہاں ہاں ہاں
آواز نہیں آ رہا ہیلو
ہاں صفائی وفائی کا کام ہو گیا
آواز
تھا آ نہیں آرہا آوا
آواز ہی آواز ہی نہیں آ رہا ہے بووا آپ کا
ابھی
میرا آواز آ رہا ہیلو
ٹھیک ہے ہاں ابھی آواز ٹھیک ہے ہاں بولو ہمم وہ نیٹورک پرابلم ہے ہمم
کل ثانیہ سے بھی اور سب ٹھیک ہے بوا آپ بھی بتائیے ادیب ہی سر ادیب سمیرا
ہاں ان لوگ اسکول گیا ہوا ہے اب آئے گا انکل ابھی آئے تھے ہاں کھانا کھا کے گئے ہم بھی کھائے جسٹ ہاں تھوڑا دیر پہلے نہائے دادی طبیعت کسے
ہم بھی دادی کی طبیعت ٹھیک ہے ابھی دیکھ رہے ادھر ادھر گھوم رہے تھے
اور آپ کا اگزام ہوا
نہیں ابھی کہاں ہوا ہے ابھی نہیں ہوا ہے ہو جائے گا
تو اسی ٹائم ہونے والا تھا
ہمم ڈیٹ آگے پیچھے بڑھتے رہتا ہے
میں بھرے تو سو وہ تو پی جی والا ہو گیا
اچھا بی ایڈ والا اتی کر رہے تھے ہوگا
ہاں
باہر دے گا نا اگزام
ہاں چلو نہ انجم کہیں گھومنے
چلیے ہم ریڈی ہے بوا ہم کو کہیں بھی جگہ جانا ہے
اور خوب ہم لوگ مستی کیے واٹر پارک گئے تھے
بول رہی تھی دلو
ہمم سا سانیہ کو مس کر رہے تھے ہم سانیہ یہیں تھی نا یہی تھی لیکن ہم لوگ کا پروگرام اچانک بنا جی
آصف بھی وہیں تھا ثانیہ بھی وہیں تھی
ہاں تو بولے نا کہ میرا دیوروا تھا نا
ہوں
وہی ہے سب لے کر کے گیا ہوا تھا سب کو ہم لوگ کا تو ہم سوچے ہم لوگ کا سب کو جائے گا تو اس کو کمفرٹیبل نہیں لگے گا اسی لیے نئے بولے ان لوگ کو ہم لوگ جاتے ہیں تو بلا لتے ہاں لوگ بھی تھاھائے اسی لیے چلو چوڑ دو پھر کب لے جائیں گے اگر یہاں نہیں جائیںے اگر سونچو سونچ رہے ہیں آ ہی جائیں گ
چلیے گا تو بتائیے گا واٹر پارک
ہوں بہت جگہ ہے وہاں واٹر پارک ہے اور بھی ہے
وہ تو واٹر پارک کرچ واٹر پارک ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے
بہت مزہ آئے گا تم کے جانا نا نکلنے کا تو من ہی نہیں کرے گا
ہ ہ وہ ڈریس دیتا ہے نا اس لیے ہم کو نا اچھا لگتا ہے
بہت اچھا لگے گا سب کو ایک جیسا یونیفارم میں رہتا ہے نا تو اچھا رہتا ہے ہم لوگ تو اپنا ڈریس میں جا رہے تھے پر اچھا ہے کہ وہاں کا ڈریس میں رہنا پڑتا ہے کیوںکہ ا جو ڈریس ہوتا ہے نا وہ نائلون جیسا رہتا ہے نا تو تم کو پھنسنے نہیں دے گا کہیں پہ پھنسیے گی نہیں کاٹن ڈریس ہو ہاں پھس جائے گا چھپک جائے گا شریر میں یہ سب ہوتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ڈریس کوڈ بناتا ہے تو کچھ سونچ کر کے ہی بنایا جاتا ہے نا کسی کو پہچان تو پائے کہ ہے یہ نہیں کون ہے وہاں
ہاں تو تو وہاں سب وہاں سب انجان ہی رہتا ہے کون چینل رہے گا بس اپنا ہی ف
ہے کہ نا ایک ہی جیسا سب دیکھتا ہے اورور سونچ رہے کی کہ ابار سونچ رہے ہیں نا ہم لوگ دارجلنگ جانے کے لیے
بووا پلیز ہم کو لے لیجے گا
سچ میں
ہم کو جانا ہے ہاں ہاں کر تے موٹر کر کب جانا ہے سر ٹھنڈا میں لیکن اچھا رہتا ہے
ہاں سونچ رہے برسات میں نہیں برسات بعد ٹھنڈا میں چلے گے نہ بہت زیادہ ٹھنڈا رہے گا نہ بہت کم اس ٹائم میں چلیں گے
نومبر نومبر ٹھیک رہے گا
ہاں نومبر ٹھیک رہے گا ایگزام ایگزام سے بھی ادھر سب فری ہو جائیں گے مائنڈ بھی شانت رہے گا ہم کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ اسپیس تھوڑا چاہیے ہوں مزہ آئے گا یا تو نومبر میں چلو یا تو پھر لاسٹ فروری یا مارچ میں
اس ٹائم ایگزام کا بہت پریسر رہتا ہے بوا سب کا آپ کا نہیں تو پھر بچہ لوگ کے ہو جائے گا اس ٹائم تو بھول ہی جائیے اب جائیے گا اب ہی فروری ہی فروری سے ہی ایگزام اسٹارٹ ہو جاتا ہے
ہوں نم بر ٹھیک رہے گا نومبر اچھا رہتا ہے چلو کہیں گھوم کے آتے اس سے اتا من تھوڑا ٹھیک رہے گا
ہاں اور ابھی برسات میں تو ابھی بس پیسہ جمع کرنا ہوگا سب کی لمٹ بتا دیجیے اتنا خرچہ ہوگا
ہاں دس مان کے چلو دس کم سے کم پانچ چھ سو ادھر خرچا ہوگا ٹریولس میں پانچ اپنا پاس تو رکھے گی نا
ہاں شاپنگ وپنگ کے لیے کھانے پینے کے لیے
اتنا زیادہ نہیں لگے گا جس سے
ہ اتنا پھر بھی رکھنا پڑے گا تو جائیے گا جیسے ہوں تو جائیے گا کیسے
بک کریں گے نا جیسے میں جیسے یہاں سے ٹرین سے جائیں گے ہم لوگ کولکتہ جائیں گے اس کے بعد وہاں پر ہم لوگ اتر کر کے وہاں سے بس آتی ہے تو بس وہاں سے پہنچا دے گی ہ جہاں پر ہم لوگ کر جانا رہے گا وہاں پر ہوں
ہلو آپ کبھی گئے ہیں
ہم نہیں گئے ہیں لیکن ہم لوگ جانتے ہیں نا ہم لوگ کو نہیں میرے میڈم لوگ گئی ہے نا سر لوگ گئے ہیں میڈم لوگ گئی ہے تو وہی لوگ بتا رہی تھی
ٹھیک ہے وہ آپ جائیے گا نا تو آرڈر ورڈر بھی مل جائے گا ہم لوگ کے ا پھر صحیح میں جانا ہے بول د س آسانیے سب کو بھی بول دیں گے آ ں سے بھی سب کو جس کو جس کو جانا ہے اتنا
آصف نہیں جائے گا ہم کو لگتا ہے آصف نہیں جائے گا آصف اگر آصف گیا نا تو تم لوگ کا بن ہو جائے گا بہت کچھ
ایگو ہے ن ایسا باز
ہاں تو
ط رہتا ہے
ہاں تو گھسنے والا آدمی نہیں چاہیے بنداس ہاں انکل کو لے کے چلیں گے انکل کو لے کے جائیں گے انکل
لیکن آپ کو لگتا ہے بوا ہم لوگ جائیں گے اور ان لوگ ایسے رک جائے گا میرا بھیا تو ایک دم نہ مانیں گے تو لگ اکیلے کہاں جائے گی کیسے کرے گی کہ تو گھسے گے ہی
بولیں گے انکل ہیں انکل ساتھ میں ہے ہر ہم لوگ ایسے نہیں کہ جائیں گے تو ایسی کوئی نہیں کوئی تو کوئی جائے گا ہی کوئی دکت نہیں ہے
بھائی بھیا تو گھسیں گے نہیں بس میرا فون آ جائے ورنہ جائیں گے اتنا دور کا فائدہ فوٹو ووٹو ہی نہیں لے پائیں گے تو
ہاں نہیں فون لے لے نا اچھا سا مزہ آئے گا چلنا دال کچھ دن چلیں گے پھر سکم جائیں گے گنگٹوک ادھر ہوتے ہوئے
گھومنا چاہیے صحیح مر ہم لوگ گھر کے علاوہ کہیں نکلے ہی نہیں ہیں
ہ ار ایکٹ ہم لوگ کا دوست ہے تو دکھا رہے تھے جانتی ہے ٹھیکا سیملا کا کلو منالی کا م-مست مست ویڈیو دکھا رہے تھے اور اسکٹنگ کر رہے تھے پورا اس پہ مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں جب اتنا مزہ آ رہا تھا تم لوگ کو کتنا مزہ آتا ہوگا وہ بتا رہے تھے کہ بہت مزہ آیا سا چلیے گا گھومنے کے لیے ہم لوگ سر چلیے ٹیم بناتے چلیں گے گھومنے میں نے کہا کہاں جائیں گے مطلب دیکھیں گے کبھی ویسا موقع ہوا تو چلیں گے سو
ان لوگ کے ساتھ
میں تو ساتھ میں رہی ہوں سب کوئی تو کوئی دقت نہیں ہے بہت اچھا ہے فرینڈلی ہے سب سب بہت اچھا ہے مطلب ایسا نہیں ہے
ٹھیک ہے بوا ایک دم کول مائنڈ کے
ہوں بہت اچھا
ہاں آپ کو ہر جگہ تو ٹھیک ہی تو ہے جانا چاہیے انسان گھر میں رہ رہ کے کتنا پریسر جھیلتے رہے گا چلیے صحیح میں اب بولتے ہیں
پیسا بس رہے گا ناں تو کبھی بندش نہیں ہے کہ مطلب روک ٹوک نہیں ہے اپنا بنداس گھومو پھرو آزادی سے یہ نہیں کہ اجازت لو تو یہ ہو تم کو جہاں من کرتا ہے وہاں گھومو کوئی دقت نہیں
بھائی تو گھومنے پھرنے سے کت تا آدمی کا مائنڈ فریش ہوتا ہے آدمی کتنا اسٹریس میں رہتا ہے ایک ہی جگہ وقت
ہوں
ادھر تو پورا بارش ہونے والا ہے پورا موسم لگا دیا
ہاں
کچھ کام کر رہی بوا کا بھی ریسٹ کر رہے ہیں
نئی نئی ابھی جسٹ نہاۓ کھانا کھائے اور جا رہے تھے سو تھ سوچے تھوڑا دیر پڑھتے ہیں بچہ لوگ پھر آئے گا سو
ہوں ابھی ادھر تو نہ نہ آئی ہوں
ہاں بولو
ابھی ادھر نہ آنا ہے چالیسوا ہوگا تب
ہاں آئیں گے بچہ لوگ بول رہا تھا کہ نہیں ای سو جائیں گے گھومنے پچھلا بار گئے تھے ناں تو ان لوگ کو مزہ آیا تو بول رہا تھا کہ اس بار بھی جائیں گے ممی سو بولے ٹھیک ہے
پچھلا بار پچھلا بار آیا تھا ہم لوگ
ہاں گئے تو تھے اس کی خالہ جو آئی تھی دلو کا